وعلیکم السلام ہیلو
ہاں کہاں کیسے ہو
ٹھیک ہے اپنا اپنا بولو
اچھا ا ام کیسے
کیا ہو رہا ہے
ک
کچھ نہیں میں بھی ٹہل ہی رہی توں کھانا کھا کے کٹ
اچھا آپ کتنا خوش کیوں ہے
میں کنا خوش ہوں
ملہ لگ رہا ہے آب ہنس رہی ہے تھوڑا اچھا ملہوں کو لگ رہا ہے ج آب ہاں سر یک سر ہ
نہیں تو تمہارے طرح کا موسم کیسا ہے
کا موسم تو ابھی اچھا ہے تھوڑا ہا بھی بہھ رہا ہے تمہارے طرف کا موسم کیسا ہے
تاکے
ہاں اگرگر بھی تو ہے ایسے کھانا خالی ہے تم او اچھا بات ہے گھر میں سب کوئی کھانا کالی ہے
پڑھائی کر رہی ہو
ہاں میں پڑھائی تو کر لیا ہوں اب کل کرنا ہے اچھا تم کون سے کلاس میں ہو
کتنا گھنٹہ پڑتا ہے
میں تو وہی مطلب سر کے ساتھ تو پانچ گھنٹہ پڑتا ہوں اور اپنا سے ہی ایک سے دو گھنٹہ پڑتا ہوں بس
کون سی سار کی پس پڑے کہ
ہم ٹارگٹ آن لائن کلاس کرتے تؤ میں آن لائن کلاس سنیے نا تم کون سا کلا تم کون سے کتنے کلاس میں کھانا کھائے ہیں کھانا میں سبزی کھائےیں ہیں روٹی رٹی کائے اور دودھ پیے ٹھیک ہے سم سے کہئی
ہاں
ہاں میں بول رہا ہوں کہ تم کون سے وورگ میں ہو ہاں کلاس
بارو
بار بھی اچھا
ج
ہاں مطلب کوئی کھیلتے نہیں میرے کوئی تو تیرنے نہیں آتا ہے تم کو آ ا ہے
ہم کو آتی ہے ہاں آتی ہے ہم کو
اچھا ان کو کبھی نہیں تیرا ہوں تو میرے کو پہلنے نہیں آئے
سمندر دیکھے کبھی
نہیں موبائل میں دیکھا ہوں
ہم دیکھیے
اچھا مطلب اب گھومنے جاتی ہو کہیں کیں کیایں کہاں گئیے گھومنے
میرا تو گھر سمندر کے کرانے ہی
کیا
ہاں
بولیے کہاں گئے تھی گھومنے
اگرح
اچھا
تاج محل بھی گھومے تھے
ہاں صحیح ہے اچھا ہے گھومنا چاہیے گھومنے سے اچھا رہتا ہے اور اپنے پورے دوستوں کے ساتھ گئی تھی یا امی ابو کے ساتھ
ہاں دوست کے ساتھ کیا تھے
ا دوست کے سات گئی ہو گی تب تو بہت اچھا لگا ہوگا اور تو سمے کا تو پتا ہی نہیں چلا ہوگا ہاں اچھا او ہوو بدیک
تم ک و گ ہے آگڑا
نہیں نہیں ہم تو نہیں گئے ہوں پت نہیں کب جاؤں گا
بنانے آتا ہے
ہاں کھانا بنانے تو آتا ہے لیکن زیادہ کچھ نہیں
کیا کیا آتا ہے
بس وہی تھوٹا موٹا بنا لیتا ہوں جیسے دال چاول سبزی یہی سب بنا ہوں اس کے علاوہ دوسرا
کھانا بنانے میں مزہ آتا ہے
ہاں لیکن یہ کام کرنے میں اچھا نہیں لگتا ہے
کیا
برتن صاف کر نہیں نہیں جب سے میرا بیکار کام وہی لگتا ہے وہی گندا والا کام ہے سے
وہ تو کافی مزہ آتا ہے کھانا بنانے میں
نام نالیتی ہو
ہاں بہت آسان ہے
ہاں ش تو ہے کھانا میں کیا بنا
بکری عید میں کہاں رہ گے
کہاں رہیں گے اپنے گھر رہیں گے مطلب رہیں گے گھر پہ رہیں گے اور بہت کچھ کیا بتا رہے ہیں
بقرید میں کیا کیا بقرید میں کیا کیا کھانا کھائیں گے
بکری عید میں کھانا وہ تو کیا وہی کچھ کھائیں گے جو بنتا ہے وہی سب کھائیں گے
ابو جان امی جان خیریت میں
ہاں سب کریی ہےتے ہاں کہیے کیا ہو رہا ہے ابھی ٹہل رہے ہیں لگ رہا ہے اب کسی کے ساتھ ہے اچھا کہنا کھائے ہیں بس چاول روٹی سبزی کھائے اکیلے ٹہل رہے ہیں اور کسی کے ساتھ ہو
اکیلے
او
اور میرا بھائی بھی ہے
ہاں لگ رہا ہے کوئی تو ہے ان کو لگ رہا ہے
ہاں
ہاں ان کو چلتا بھی
دھوپ میں باہر م
دھوپ ابھی دھوپ ہے کیا
نہیں کل
ہاں کل اچھا ا کہو اور سب بتاؤ کیا کھیل میں کیا پسند ہے کون سا کھیل پسند ہے تم کو
لوکا چپی بہت سب کل
بہت سارا جس میں کوئی تو نام ہوگا
لوکا چپی ہو گیا پکڑا پکڑاائی ہو گیا لوڈو کرڑم بورڈ
اچھا
کبڈی سترنج
اچھا
وار آئس واٹر بھی
ا اور موبائل میں کوئی گیم آتا ہے گ موبائل والا گیم کھیلتا
کھیلتی ہوں لوڈو کھیلتی ہوں زیادہ کچھ نہیں کھیلتی ہ اور تم کو کیا پسند ہے کھیلنے میں کھیل
ہم کو کھیل میں پسند ہے بیٹ بال کرکٹ ہاں زیادہ مے کو زیادہ پسند یہی پڑتا ہے تو میں تو بہت بہت سارا کھیل کھیلا ہوں بچپن میں میں بہت سارا کھیل کھیلا ہوں
کچھ کھیل کا نام یاد ہوگا
ہاں نام تو یاد ہے جیسے میں جیسے میں کیا کھلا ہوں لکا چھپی میں بھی کھلا ہوں اور پکڑا پکڑا کھلا ہوں اور اس کے بعد اتنا ن کھیل ہے میں کیا اس کے نام ہی بول بھول گیا ہوں لن بہت سارا کھیل ک بہت سارا
ہ پودے لگانا تم کو پسند ہے
ہاں پسند ہے میں تو پودے لگایا ہوں بچپن میں اور ابھی بھی لگاتے رہتا ہوں آج آج تو نہیں لگایا ہوں لیکن آج سے کل کل ہاں بھیگے کل لگا دوں گا تیرے پودے لگا دوں گا دس بارہ لگا دوں گا
دس پندرہ
ہاں کیونک بہت سارا رکھا ہوا ہے گھر پہ
اچھا
ہاں
ہاں
ہاں تم ل گات ہو پھر
ہاں
ہاں میں لگاتی ہوں ہم کو لگانا پیڑ پودا لگانا تم کو بہت پسند ہے
لگ بھگ کتنے پیڑ کون سے لگاتی ہے ہو بھی اب تک
سو دو سو بہت میلاگتا
او ہو اتنا لگا د
ہاں
اچھا ہے لگانا چاہیے اچھا ہاں ہاں آم تو کا پیڑ پودا بہت سارے پیڑ پودے ہے نا اور اس کے اس کے جسٹ آگ تھوڑا محل کے جیسا کچھ ہوگا ہاں اچھا ایسے آپ کہاں رہتی ہو گاؤں میں یا شہر میں
ارے ممبئی میں اچھا ہم دبئی میں رہتے ہیں
ہ
ہ ہاں ہاں ہاں د
جلیے
نا گ ہے ر انشاءاللہ
یہ ل